ہیلو ہیلو
ہیلو
السلام و علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں الحمد للہ میں بھی ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے اچھے سے میں گھر میں ہو
اچھا میں بھی گھر میں ہوں آپ آج کہیں گئی تھی
ہوں ہمیں آج ایونٹ تھا
اچھا کیسا ایونٹ
ہ وہ ہے نا فیلوز جس گروپ میں وہ ہے اس کو یہ بولتے ہیں نوشینہ نوشدا ہ فیلو ان کا وہ ختم ہو گیا تھا ہاں تو یہ دین تھے سرٹیفکیٹس تو ہمیں بھی جانا تہ
پھر ملی
ہاں ان کو دی
اچھا
اپ گئی تھی آج کالیج
ہاں آج میرے کولیج کا پہلا دن تھا
منتشا بھی تھی کیا آج
ہوں
اس نے بھی وہی ایڈمیشن کیا ہے
ہاں ہم نہیں دیکھا اسے
نہیں سبجیکٹ کیا ہے اس کا
ارٹس
آرٹس اچھا وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہوگی اسے اچھا وہ اس کی ڈریسنگ سینس کیا ہوتی ہے نوز کیا وغیرہ لگا کے جاتی ہے ایسی
ہاں نو اس کے او ہے
ڈاٹ والی آ وہ سمپل نوز اس میں آ اس لیے پہنی ہے پہچانا ہوگا
ہم نہیں گئے پھر وہ پین کاربا
کیا
کل مجھے پیپر ہے کل ہم پائے پانچ بجے ہم جائیںن کہ پرس بھائی کے پاس
ا کل آپ کا پیپر ہے
ہاں
آج صبح کتنے بجے نکلنا ہے
ساڈے نو
ہم بھی اسی ٹائم نکلتے ہیں پھر آپ ہمارے ساتھ ہی آ
ٹھیک ہے آپ کس گاڑی میں آپ ٹاٹا گاڑی میں چڑھتے ہو جاتے ہو
آج ہم گئے ویسے ہم اس میں جائیں گے
بہن
آچھا وین میں گئے تھے کل ہم دوسری گاڑی میں جائیں گے
ٹھیک ہے ہاں ہم ایڈ کیا کریں گے نا
کے میں نے سنا ہے وہ والی گاڑی
نہیں ایک دوسرے آتی ہے نا نائن تھرٹی فائیو پہ تھرٹی پہ نائن تھرٹی پہ بھی آتی ہے
نائن تھرٹی پہ بھی ایک آتی ہیں
ہاں ہم کریں گے نا کل معلوم اچھے صیح ہم پین کارڈ بنائیے اب پین کارڈ
پین کاڑھا کل بنائیں گے ان شاء اللہ کل ہم بنائیں گے
ہمم
کل پھر کالج آتے ٹائم میں کال کر لینا ہم ویٹ کریں گے یا آپ ہمارے گھر آنا پھر ہم یہیں سے نکلتے کاشفا بھی یہیں آتی
آ ٹھیک
آج ہم نے تین کلاسز اٹینڈ کی
کیسے رہا
اچھی میجر ڈفرنٹ پہلے وہ مائنر سبجیکٹ پھر میجر پھر سکلز پھر وہ ملٹی ڈسپلنری کلاسز بھی ہوتی ہیں
ہاں ایم ڈی سی
ہاں
سک کے ویلو ایڈٹو کھلو میل میل ایڈٹ کورس کلاس وہ نہیں پڑھا
کون سہ
ویلیو ایڈٹ کورس بھی ہوتا ہے نا اس میں دو کتابیں ہوتی ہے ویلیوڈو کورس ون اس میں ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ یا ویلیوڈو کورس
نہیں وہ نہیں تھا اسکلس میں اسکلس تھا وہ اس میں ہم نے وہ سائیکالوجیکل فرسٹ ایڈ پڑھا
او سائکالج فسٹ ہم کسے ٹرمے ائی مین رکو
ہاں وہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے
وہ بہت ہی اچھا سبجیکٹ ہے سائی کال سائ سائیکالوجی سکل یا
ہاں سائیکالوجی اسکلس میں ہم نے لیا آدھو نے مائنر میں لیا تھا آدھو نے میجارٹی
میں اس میں نے فسٹ سیم اس کے بس پانچ کلاس پڑھی بس یے ہم ٹرامٹک یونٹ یونٹ مطلب لوگوں کو کیسے اموشنل سپورٹ پرووائڈ کریں ان کی فیلنگس کو کسے سمجھے وہ سپورٹ پرووائڈ کرنہ وہ
ہاں سر نے ہمیں انٹروڈکشن دیا اس میں وہیں سب ہوتا ہے بہت اچھا اچھا سبجیکٹ ہے اگر اس میں جاب نہیں بھی ملی تو وہ کام آئے گا
سوشالوجی ہے نا وہ ریلیٹیڈ ٹو ہے کیا سوسائٹی مطلب ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ ایک دوسرے سے کیسے مطلب انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے وہ بہت ہی اچھا مجھے لگتا ہے پولٹکل سائنس اچھا ہے سشالجی اللہ کی قسم
ہاں وہ تو ہے پر سوشالوجی بھی بہت اسٹوڈینٹس نے لیا تھا
سوشالجی اچھا ایجوکیشن بھی اچھا ہے
سب سے مزہ ہمیں بائیوکمسٹری پڑھنے ایا ہے وہ ہم نے ایکچولی ی ٹویلو الیون تولوتھ پڑھایا وہ بیو مالکیزا ہمیں پڑھنے میں بہت مزہ آیا اور بیو ریسورسز پڑھے ہم نے
ہاں کوئی کلاس بینق نہیں کرنا
ہاں انہوں نے کہا سیونٹی فائیو پرسینٹ اٹینڈنس بہت امپورٹینٹ ہے اس کے اگر سیونٹی فائیو پرسینٹ اٹینڈینس نہیں آئے کسی کی تو اس کو ایگزام نہیں دیں گے وہ ایگزام ہی نہیں دے سکتا
ہمم
جی اب ہمیں جانا پڑے گا کا اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوگی تو وہ لیو رکھے یا ٹیچر سے کنٹیکٹ کرے ویسے وہ گھر میں بیٹھ سکتا ہے خود ہی گھر میں نہیں بیٹھنا ہے ورنہ پھر ایگزام نہیں دے سکتے تم
یہاں میں نہیں ہے وہاں یے سب سر بولتے ہیں مطلب اگر جمعہ ہمیں چھٹی ہوتی ہے اور سیٹ سنڈے
ہاں
سر ہمیں بولتے ہیں مطلب سارے بولتے ہیں آپ لوگوں کو مطلب اگر آپ ہفتے میں مطلب تین ہی بار آؤ گے لیکن آنا ہے تین بار میں لیکن آؤ
ہاں صحیح ہم بھی پھر ہفتے میں تین یا چار بار جائیں گے کنٹینیو نہیں پہلے دن جاتے ہیں پہلے دس دن کنٹینیو جانا چاہیے
پھر گھر میں ہی پڑنا
ہاں آج ہم لائبریری میں بھی گئے وہاں بھی ہم ڈفرنٹ طرح کے بکس پڑھ رہے تھے
کتنا بھی پڑھ لو کتنا بھی قاببل لو بیک لوگ سبھی کا آتا ہے
ہاں سہی آج ہم نے وہ سارا کالج ایکسپلور کیا اور لائبریری میں بھی گئے وہاں فرنٹ بکس دیکھی فلاسفی کیسا سبجیکٹ ہے ہاں
کونسا
اچھا فلاسفی کے بارے میں تھوڑا بتاؤ کیسا سبجیکٹ ہے
میں مجھے سائیکالوجی ہے سوشولوجی ہے سوشولوجی نہیں نہیں مجھے نہیں ہے فلاسفی سائیکال سوشالوجی ہے اصل میں کیا ریلیٹیڈ ہے سوسائٹی کے بارے میں میریج ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز ریلجن آ اتا ہے اس میں میریج مطلب اس میں رولز آف میریج ا فیملی فیملی کے فنکشنز فیملی کے ٹائپس
اچھا
فیملی کے فیچرس ایسے مطلب ہماری سوسائٹی میں وہ اور ایجوکیشنل فنکشن ہم مطلب کیا اس میں یہ بھی آتا ہے ہم کیسے فیملی مطلب اپنے بچ بچوں کومطلب پڑھاتے ہیں پروٹیکٹ فنکشن بھی اس میں آتا ہے کیسے ایموشنل ایموشنل بھی ہے بایولوجیکل بھی مطلب بائیولوجیکل میں آتا ہے وہ مطلب بائیولوجیکل مطلب فوڈ شیلٹر کیسے مطلب جینے کے لیے
ہاں میں سمجھ گئی بائیو ریسورسز میں بھی ایسا ہی آتا ہے کہ ہم ریسورسز کیسے کنزرو کر سکتے ہیں جو ریسورسز پہلے ایکسٹنکٹ ہو گیا ہم انہیں واپس کیسے لا سکتے ہیں تاکہ ہماری فیوچر جنریشن کے لیے کچھ ریسورسز پرزرو ہو سکے ایسے ہی سر نے
ہاں اور یہ اس کو کیا بولتے ہیں سائیکالوجی سائیکالوجی ایک ہے اسکل اور سائیکالوجی دوسرا ہے ایم ڈی سی سائیکالوجی ایم ڈی سی میں ہم پڑھتے ہیں وہ مائنڈ اورے ہیومن بیہیویئر کے بارے میں وہ الگ ہی اور یہ الگ ہی سائیکالوجیکل فسٹ ایڈ یہ الگ ہے اس کا سربس الگ ہے اور وہ ہاں بہت زبردست بہت اچھا سبجیکٹ ہے بہت سائیکالوجی اور سوشیالوجی
ہاں وہ اچھا سبجیکٹ ہے کاشوا کہہ رہی تھی یہاں مائنر میں سائیکالوجی لیں گے اسے اتنا پسند آیا لیکن میں نے کہا مائنر میں کچھ اور لیں گے اسے سکلز میں رکھیں گے
سکل آف بیٹ بیٹ آ بیٹ اے منٹ میںجھ کیا تھا سکل سکلھ سائیکالوجی تب میں سوشیالوجی ہاں آپ اچھے سے لے سکتی ہو مطلب سم مائنر آپ لے سکتی ہو ا اگر آپ اگر آپ لوگ مائنر سوش سائیکالوجی لوگے نا تو اپ اچھے سکل ب سائیکل بھی لے سکتے ہیں کوئی پرواہ نہیں
اگر آ مائنر سبجیکٹ سوشیالوجی لے پھر
مائنر نہیں مائنر اف سائیکالر
مائنر سائیکالوجی اسکل ٹھیک رہے گا سائیکالوجی مائنر
ہاں سائیکالوجی میں رکھو اور سکل میں وہ رکھو سوشالوجی
سوشیالوجی ٹھیک
ایم ڈی سی سوشیالوجی رکھو آیا سمجھ
ہاں سوشالوجی ٹھیک ہی
یہ یاد رکھو ایم ڈی نا ایم ڈی ایم ڈی آ رگ سوشیالوجی رکھو سائیکالوجی مائنر میجر آکھو بایو کیمسٹری اور کورس وہ کالج والے وہیں سے دیتے ہیں وہ سبجیکٹس
ہاں ٹھیک ہے ا میں کل کاشفا سے بات کروں گی دیکھتے ہیں وہ کیا کہے گی
ہاں اور اور کیا ہے اور کمیونیکیشن اسکل اس کی بک ہے مجھے اگر آپ اس کی ضرورت پڑے تو مجھے بولا میں دوں گی
ٹیل اس میں تھا ہی نہیں لسٹ میں ہم نے ڈھونڈا وہ
اس اس کو بولتے ہیں اینہانسمنٹ ایسے ہی
ہاں کمیونکیشن سکل تھا لیکن اس میں لکھا تھا عربک
ہاں
ہاں ساتھ میں کچھ عربک لکھا تھا
آپ لوگوں نے عربک لیا ہے
نہیں پھر ہم نے نہیں لے اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کمیونکیشن س کل دیں گے لیکن اس
نہیں نہیں وہ کالج والے دیتے ہیں آپ کمیونیکیشن اور ویڈیوز جو ہے نا چی نہیں کر سکتی وہ کالج والے دی تھے
والیدٹور ٹھیک ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے فی الحال ہمنے کہا کہ پانچ چھ دن ایسے کلاس لیں گے مائنر میجر ایسے ہی مل کے
آپ کو پتہ ہے میں کیا سوچی فضول اتنا ہی پولیٹیکا سائنس اتنا کیا بولو میں آپ کو میں سوچرہی تھی میں تھرڈ سمسٹر میں مگریشن کر پھر میں نے سوچا نہیں وہاں زیادہ سے زیادہ فیل کرتے ہیں پریکٹیکل میں بز
ایسے ہی بنشا کہہ رہی تھی کہ ٹوریزم بہت زیادہ ٹف ہے
خ اور یہ نا اس کو کیا بولتے ہے میں سوچرہی تھی میں چینج کروں جو میرا میجر ہے نا میجر میر کو میں چینج کرو کس میں میں مائنر یہ رکھوں کہ میجر یہ مائنر میں رکھوں س میجر میں رہوں سوشالوجی مائنر میر رہوں گی سائیکالوجی اور پوٹیکل سائنس میں ہونگی ایم ڈی سی
ہاں صحیح ہے
لیکن اب ہوا نا ختم سیکنڈ سمیسٹر بھی اب بس میجر مائنر ہی اور اس کے پھر پارٹ الگ الگ ہوتے ہیں اب تھرڈ سیمسٹر سے بس انلی میجر مینر ہے اس کی پھر الگ الگ پارٹس ہوتی م تین پارٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے اور وہ سوشولوجی دو پارٹس میں
ہاں میں سمجھ گئی ہم بھی ابھی ڈیسائڈ ہی کر رہے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے ایک دو دن کلاس لیں گے بہت سے سبجیکٹس پھر ڈیسائڈ کریں گے کون سا اچھا ہے تو
سائیکالوجی بہت اچھا ہے اور ایک سائیکالوجی ہے نا وہ سائیکالوجی فسٹ سائیکالوجی فسٹ سائیکالوجی فسٹ ایتھ
ہاں
وہ الگ ہے اور وہ وہ والا سبجیکٹ ایم ڈ سے وہ الگ ہے سائیکالوجی پھر جو آپ کو سیکنڈ سمسٹر میں یہ رکھنا تھا ایم ڈی سی جیوگراف جیوگررافی بہت اچھا ہے
جیوگررافی
ہاں وہ آپ کو سم سیکنڈ سیمسٹر رکھنا تھا سیکنڈ سیمسٹر میں
یہ پھر سمسٹر وائز بھی چینج کرتے ہیں
آپ لوگوں کو نہیں فر سے نی نہیں لینے ہوں گے سبجیکٹ سیکنڈ سیمسٹر آپ نے لیے ہوں گے اس کے لیے بھی آپ کو یاد نہیں ہے جو میں نے بولا تھا وہ جس پہ آپ نے وہ آیا بکس لکھی سارے کیا کے لیے اس کا فوٹو اٹھایا آپ نے
کس کاا
وہ اس پیج ک جس پ آ اپ نے لیکے لکھکے مطلب بکس کیا کیا لے
کیا وہاں انہونے کہا کے سیلبس بھی دیں گے دو تین دن میں